ہلو وعلیکم السلام
کیا بہن کیا حال چال ہے
سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
کیا خیریت ہے کہاں ہو آج کل ایک دم فون اون نہیں کرتی ہے
آج کل کہاں بیاستھ ہے گھر میں بہت زیادہ کام ہے اسی سے مصروف ہیں
او کیا کوئی آیا ہوا ہے کیا
نہیں آنے والا نہیں ہے میری آپپی کی جہاں شادی ہوئی تھی نا ان کے ہی سسرال سے آنے والے ہیں اسی سے پورا گھر میں صاف صفائی ہو رہا
او اچھا تب تو بزی رہتا آدمی مصروفیت بڑھ جاتی ہے نا اور ناشتہ پانی کری
ہاں ناشتہ پانی ہو گیا آپ کا ہو گیا
خر دوست ابھی تو ہم بچوں کو پڑھا
ناشتہ میں تو بنا تھا روٹی اور گوشت جو نہیں اسٹو ہوتا ہے
ہاں
اور دہی تھا اور سبزی بھی تھا ہی سب ناشتہ میں ہوگا اور اب کھانے کی تیاری ہو رہی کھانا وانا بنے گا
ہاں کھانا وانا تو بنے گا تم کہاں ہو تمارا آواز آ رہا ہے
کیاچ
اور بولو دوست گھر میں امی امی سب خیریت سے ہیں
ہاں الحمد اللہ سب ٹھیک سے ہیں اللہ کا کرم
تمہارے ایڈمیشن کا کیا ہوا تم ابھی تک کرائی کہ نہیں کرائی ایڈمیشن
ارے میرے جو دوست تھے ہم اس کو بولا کہ کرواؤ گی تو کہہ رہی کہ نہ ابھی نا وہ تو اس کو ایسا ہے نہ کہ پڑھے تک شوق رہتا ہے انسان کے اندر میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں جھلکتا ہے نا شوق ہے نا
ہاں
ہم بولا بھی کہ چلنے ہم ہم دونوں کروا لیں گے ایڈمیشن لیکن نہیں تیاری نہیں ہو رہی ہے اگر میں اب جائیں گے نہیں یہ مہینہ کے بعد گھر پھر سے
ہاں ہاں
تب بولیں گے اس کو کہ چلو ہم دونوں مل کے کروائی ہی لیتے ہیں ایڈمیشن
ہاں تو تم دوسرے کے چکر میں نہیں پڑو خود پہ تم اپنے آپ پہ رہو مستقل خود ہی تم اپنے آپ سے کراؤ دوست لوگ کیا ہے نہیں پڑے گی اس کا اچھے گھر میں شادی بیاہ ہو جائے گا تمہارا نہیں ہوا تو تمہارا فیچر خراب ہوا نا جی تم اپنا زندگی پہ فوکس کرو کسی پہ کیوں مطلب آشرت رہنا کہ ہاں ہم کرے گی تبھی کریں گے ہم تو ہر جگہ اکیلے جا جا کے پڑھے تم نے دیکھی کہاں ہم دلی جا کے سارا پڑھائے اکیلے کیا
اور آپ کیا کیا ہو رہا ہے
ابھی تو میرے یہاں اب جسٹ ہم تو اب ترنت آئے پڑھا اڑا کے تو ابھی ناشتہ کیا ناشتہ کر گئے سوچا کہ ابھی تم سے بات کر لیتے ہیں
ہاں بہت آپ کا شکریہ یاد کرنے کے لئے
ہاں ہم تو سب کو یاد کرتے ہیں تم لوگ ہی ہم کو یاد نہیں کرتی ہو
نہیں یہ کرتے نہیں دل سے یاد کرتے ہیں موبائل سے کریں چاہے نہیں
ہاں اور تمہارا جو طبیعت خراب تھا وہ ٹیک ہوا سنا دیکو ارہی تھی علاج بہت کروائی تم
ہاں وہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن نہیں جانتے ہیں ایک بیماری جاتی ہے دوسری آجاتی ہے
ہاں یار سب زندگی سے بہت پریشان ہے ہم کو خود ہی ابھی ایک بیماری ٹھیک نہیں ہوا ہے اب ہم کو دو تین دن سے کڈنی میں
سنا کیا پٹنہ جا رہی ہیں دکھانے کے لئے
ہاں ہم سوچ رہے ہیں دیکھو نہ دوست کہاں جاتے ہیں اتنا رانچی کہیں بھی اچھا ڈاکٹر پتا کر رہے ہیں اتنا تو دھوا لیا ہے اب کوئی اچھا ایک دم پتا ہوتاب نا
کرانچی تو آج دو تین بار دکھوا ہی لیا ہے ایک بار پٹنہ ہی دیکھا لیجیے
ہاں ہاں وہی تو دھا ہی لیں گے
نہیں نہیں وہاں کا بھی ایک شک مٹ جائے گا کہ وہاں بھی کیسے کیسے ڈاکٹر مولیس کی ہیں پٹنہ میں
ہاں ہاں صحیح بات ہے وہیں ایک بار دیکھوا لیں گے دلی دکھائی لے آب یہا چلے گئے بعد دکھاائی لیا پر
پٹنہ ہی بچا آپ دیکھو کہ اب پٹنہ ہی سے اللہ ٹھیک کر دیں تو کا
ہاں ہاں صحیح بات ہے ہاں یہ تو بات ہے
اور بتائیے پیر کا درد ٹھیک ہے کہ نہیں ہے
ارے دو تین دن پہلے بہت بڑھ گیا تھا ابھی تو اللہ کا شکر ہے کم ہے آج دوا کھیا ہے دو تین دن سے ابو سے مانگ کے ابو میرا ڈاکٹر ہے نا تمہی تو پتا ہی ان کا دوا بہت فائدے مند رے بہن باپرے ہومیوپیتھک میں یقین نہ رکھتا ہے لیکن بہت اچھی دوا دیتے ہیں
دی میں آپ کا سنا تھا کہ مطلب ایکسرسائز کرنے میں آپ کا پیر میں موچ آ گیا تھا
اچانک سے ل چک گیا تھا کل ہٹ جاتا نہیں نہیں وہی ہو گیا تھا
طرح طرح کا مطلب لگا رہی تھھی اس کے بعد بھی کوئی مطلب فائدہ نہیں کیا ہے نے
ہاں ہاں وہ تو بات ہے نہ پوچھ تو نہیں سن رہا تھا بھائی لگ رہا تھا کہ باپرے ایک دم دم نکل جائے گا اتنا بری طرح سے میرے پیر میں درد ہو گیا تھا ب ہم تو ایک دم ڈر لگے ل گا ھر جا ہڈی ہڈی پھر سے اتر گیا کالج پھر
صی بات انسان کو ایک بار دھوکا کھا جاتے ہیں
ہاں
تو پھر ڈر لگتا ہی کہ ایسا نہا کہ پھر تو کچھ نہ ہو گیا
ہاں بہت خوف لگتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے دوا لیا ہومیو پیتھک والا نے
اچھا ہے
تو ابھی اللہ کے شکر سے کم ہوا اور سناو تم لوگ کے گاؤں میں سب کا مہیا وجنا ہے یارے
ہاںاں ابھی تو آنے والا ہے میا یوجنا آ گیا سب کا
ہاں نہیں تو پورا تم لوگ ایسے کرو گی گھومو پھرو گی شاپنگ کرے گی
ہاں سن رہے ہیں کہ لگا ہے ڈال جلن میں ڈزلی لینڈ میلہ لگا ہوا ہے وہی ہم لگ سب سوچ رہے ہیں گھومنے کے لیے جائیں
ہے نہیں ہاں چلی جانا گھومتے پھرتے رہنا چاہیے آدمی کو سمجھ گئے
ہاں ہاں زندگی میں پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے
ہاں اچھ ہاں یار سرکار اتنا اچھا کی سن پچیس سو روپے دیتا ہے انے مجبور بسہاروں کا بہت ہی زیادہ مدد ہو جاتا
بہت مددگار ہے صحیح بات میا یجنا پہ نہیں دیکھ کتنا لوگ ویڈیو بنا رہا ہے ایک سے ایک
ہاں ہاں لیکن سرکار کا بہت اچھا پال ہے کتنا غریب لوگ مزدوری کر کر کے بھی تین سو چار سو روپیہ ملتا ہے ایک دن کا ہے اور پچیس سو روپے جس اس کے گھر میں کوئی نہ جس کا مددگار اس کو کتنا مطلب آرام ہے الله کاشکر شوکر ہے نہیں تو تم لو کیا تم لوگ کے وہ جو ایس آئی آر والا فارم ہو رہا تھا ملا تم لوگ کا ہوا
ہاں ہم لوگ کا اوسر بھرا ہو رہا گیا
او بھر لی ہو کون آیا تھا بی یل او بھر نے گھر پہ آیا تھا بھر نے
ہاں گھر ہی پہ نہیں گھر ہی پہ سب جگہ آیا تھا نا گھر ہی پہ پیارا تھا تو ہم سب جا کے بھروا لیے
اچھا تو اس میں کا لے رہا ہے فوٹو بھی لے رہا ہے آن لائن
ہاں آن لائن اگر کوئی رہا تو اس کا لے لیس آن لائن میں اور جیسے کوئی نہیں رہا تو آف لائن فوٹو لے لیا مطلب ایسی
ہاں ابھی تو تم لوگ کے یہاں ہر کام بڑی جلدی ہو جاتا ہے بہین ہم لوگ شہر میں ہے لیکن ہم لوگ کا لیٹ سے ہوتا ہے جلد نہیں ہے دیہات و ہات کا لوگ بہت بہت اچھے سے کہتے ہو گیا اور ہم لوگ کا کتنا لیٹ ہوا اور دیکو نا ابھی میرا بھی فارم آیا ہے ابھی تو میری ایک بہن کا میل بھی نہیں رہا فارم بھلا گیا پتا نا کس کے پاس ہے بہت کچھ
کہیں ہوگا
ہاں ہوگا لیکن وہیں پریشانی ہے نا خوجنے میں
ہاں پریشانی کے بعد ہی آرام ہوتا ہے ملے گا پھر بعد میں اور ادھر کا موسم کیسا ہے گرمی ارمی پڑ رہی کہ پانی
تم کدھر ہو بہت ہللہ آ رہا ہے
ہللا آرہا
ہاں کاہے اتنا آواز آ رہا ہے جی مرغی کا تمرے طرف سے
اارے مرغی لوگ بہت نیچے ہیں یار وہ لوگ بہت چلاتی رہتی ہے ہم پھر بھی اوپر آئے ہیں
اور سنو تو مری دوست جو ہے ایک تو بلی خریدی سے
ہاں میرے خوشی دوست نا اس کا بھائی لے کے آیا تھا کل اس کا بھی یہی والا جو نہ آپ بول رہی ہیں جس
ہاں ہاں ہاں
تو لوگ گڑھوا میں رہتے ہیں تو وہی اایک کام سے وہ لوگ آئے تھے اور وہ بلی خرید کے لایا تھا اپنی بہن کے لیے وائٹ کلر کی بہت اچھی بلی ہے
تم دیکھی گئی تھی
ہاں ہم دیکھ لیے بہت اچھی بلی اجلی کلر کی ہے اب بہت رو گ یہ چلا رہی ہے کر رہی کہ ہم پریشان ہو گئے
چھوٹی نا ارے بہن اس کو بولو کہ ابھی ایک دو ہفتہ پندرہ دن تک کرے گی پھر ایک دم ٹھیک ہو جائے گی اب بچہ جب کوئی بھی اپنے امی کو چھوڑ کے آ گا تو روے گا نا جانور
صحیح بات رونا بھی پڑے گا اب اچھا نہیں ہے ابھی کا طبیعت میں ٹھیک ہو جائیگی اس
ہاں انشاء اللہ ٹھیک ہو جائے گے
اس پروائٹ چو
ہاں پیسہ سے خریدی نا سونچ لے ہم لوگ فری میں لاوے ہیں
پیسا سے پوچھا کتنا میں تو کہسے نہیں پتا ہم کو نہیں پوچھے بھیا سے
شوق شوق کا بات ہے بہن شوق بھی سب کو بہت چیز پالنے کا ہوتا ہے نا تو آدمی کو جو شوق ہے
چکن منگایا اس کے لیے ا آدھا رکھے اب آدھا بنا دیے اب اتنا جلدی سارا چکن کھا گئی کہ اس کی ہڈی کو دے دیں گی تو ہم بولا کہ ارے وہ ہڈی کھ آگیا بسکٹ دانت جمع ہی نہ تو ہڈی
ارے نہیں اس بولو مر جائے گی ویسے اٹکا اٹکا کے دودھ بولو دنے
بولا نا ہڈی مت دینا ہم لوگ کا منو ابھی بھی نہیں کھاتا ہے تو کہرہی نہیں ہماکو دیے تھی وہ بہو کھانی تھی نہیں تو ایسے ایسے منہ تیڑا کتر کر کے کھا لی تھی
نہیں یار اور ہم لوگ کا مون کتنا پیارا ہے میرا مون تو ایک دم بڑا ہو گیا ہے دیکھیے نا تم کن خوبصورت
ہم شادی میں آپ کے یہاں آئے تھے تو دیکھا تھا نےچھوٹا سا تھا ٹائم دو مہینہ کا اب تو خوب بڑا ہو گیا ہوگا
اور نے تو کا بڑا بھی ہو گیا جو بولے گی نہ آدمی کا بات بھی سمجتا ہے بہت اچھا ہے بت پیار کرتے ہیں ہم لوگ اس کو
ھمم اچھا چیز سے ہر کوئی پیار کرتا ہے
ہاں وہ تو بات ہے ہی تم چھت پہ گھوم رہی ہو موسم اچھا ہے کیا تمہاری طرف
ہاں یہاں کا موسم صحیح ہے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور دھوپ نہیں لے لیکن بارش بہت کم ہو رہی ہے ابھی لگ رہا ان کا کہ دھان ہوگا کہ نہیں ہوگی پتہ نہیں
دیکھو کا ہوتا ہے اب اللہ کا جو مرضی ہوگا وہی نہ ہوگا دوست
اللہ کی جو مرضی ہوگی یہی ہوگا لیکن پانی ہو جائے بہت ضروری ہے پانی اس کا
اللہ کی مصلحت کے بنا ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے ہاں وہی نہیں جولائی آ گیا اور دیکھو ابھی بارش نہ ہو رہی اور کہیں کہیں تو اتنی بارش ہو رہی جیسے یو پی میں چاہے اور کہاں ابھی سنا ممبئی وممبئی میں ایک دم باڑ آ گیا ہے ایک دم بہہ جا رہے ہیں بہت سا لوگ
اچھا ایک ویڈیو آپ دیکھی تھی جو کہاں کا تو سب جو اتنا اتنا جب بہہ رہے تھے
ہاں ہاں وہی نا باڑھ آ گیا ہے پھر ایک جگہ توتو پورا سلینڈر بہہ کے جا رہا تھا پورا سلینڈر مطلب س اتنا بڑا ہے کہ سلینڈر گوداؤن سے پورا سلینڈر بھر گیا ارے اللہ اللہ کا آزمائش ہے سب کہیں بہت گرمی ہے کہیں بہت باڑھ آ جا رہا ہے اتنا لوگ پریشان ہے تو کیا ہوگا
صحیح بات اللہ کی آزمائش جو جیسی رہے گی وہی نہیں رہے گا انسان لاکھ بھی کچھ کر لے جو اللہ کی مرضی رہے گی وہی ہوگا
صحیح بات ہے نا اسی لیے انسان کو نیکی کرتے رہنا چاہیے ہے
ہاں اچھا کام کرتے رہو بد ہی کام سے بچو
صحیح بات ہے اور اخلاق محبت سے ہی رہنے کا ہے
ہاں اخلاق محبت تو سب سے زیادہ اور نیک کام کرو اور چغلی چائے سب سے بہت دور رہنا چاہیے انسان کو کب کس کا موت یا تو پتہ ہے انسان کا آج چل رہا کل نہیں
دوست ایک کل کا بھروسہ نہیں ہے بہن وہی چیز ہے کچھ نہیں کچھ نہیں ہے نا اور سب امی لوگ بھائی ہوئے کی طبعت ٹھیک ہے ہاں وہ بہن سب ٹھیک ہے اور بھائی کی طبیعت ٹھیک ہے تمہاری
ہاں بھائیوں کی تو ٹھیک ہے اب وہ والا تو ٹھیک ہوا ہاتھ جو ٹوٹ گیا تھا تو اس کے میں جو راڈ پڑا ہوا تھا اب اسکا نکلوانے کا انتظام ابھی پیسہ کا اتنا نہیں ہے بہت دقت چل رہا
ہو جائے گا ہو جا ۓ گا بہن انشاء اللہ اور سب خیریت نے
ہاں اور سب صحیح ہے اپنا بتائیے
سب ٹھیک ہے بہن چلو پھر انشاء اللہ بات ہوگی
ہاں ٹھیک ہے ان شاء اللہ
ٹھیک ہے بہن اللہ حافظ
اللہ حافظ